الحمد للہ بچتے بجتے کال بچ گئی ہیلو
وہ بول رہی ہے ایک تو میں نماز پڑھوں گی
ہاں آپ تو یہ نماز پڑھے گی ہاں ہاں وہی وہی اب ہم تب تک کریں گے کوئی بات نہیں
ہاں ٹھیک ہے اور سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا رکو میں مجھے نا ایئر نہ نہ میں نے مینگو کھائی مجھے ماما نے پہلے دوپہر میں ہی گئی تھی میں نے وہتا آپ نے کھ اب نیند سے اٹھی تو مجھے اپنی مہنگو یاد آ گ
اچھا کی
ابھی ہم لیٹ چائے پیئیں گے لیکن کلاؤڈی ویدر ہوا
ہاں کیا بول رہے
میں نے بولا کلاوڈس آ گئے آسمان میں آپ
یہ جب زیادہ ہوتی ہے نا دھوپ اللہ کرتا ہے تھوڑی ٹھنڈی بھی لیکن یہ باز کی وجہ سے تو زیادہ ہی جیس دم ہو جات
ہاں ہاں یہ بات تو صحیح ہے
ا پس سے دھوپ گرتی ہیں نا وہ بارش
ہوں
جیسے بخار اٹتا ہے ان سے
اور کیا میں نے آج ماما نے بولا دن میں آپ کون سے کپڑے لگانے ہیں نہانے کے بعد میں نے ہسا میں نے بولا وہ نا جو سلک والے ہوتے ہیں وہی لگائیں گے انسان پرائٹ فرائیڈ چکن بن جائے گا
اور کیا اور کیا آج کل کوئی لا مجھے اتنے کپڑے ہیں لائنگ والے میں ان کی طرف دیکھتی بھی نہیں
ذرا کون لگاتا ہے دیکھنا بھی نہیں ہے ان کی طرف ا بھی میں
لے ہی نہیں دیکھے ہی نہیں ہم نے نئے نئے لائے وہی سلائے وہی لا گئے میں نے پچھلی بار سئے تھے پانچ سوٹ جب میں گھر گئی نا میں نے وہ لگا نا کنٹنیو دو مہینے
ہاں
پھر مجھے وہ کاٹ بھی گئی میں نے وہ برتن والی کو بھی رکھ دیے
میں اتنا کاٹن برانی کو تو پتا ہے میں اتنا کاٹر لاتی ہوں لیکن میں ٹھٹرو سے آڈر کرتی ہوں اس کو ہے نا وہ رینج کاٹن اچھا والا ہوتا ہے اور وہ رینج میں آ
ہاں وہ بول رہی تھی بسما بول رہی تھی مجھے آپ کر تھے وہاں سے آڈر ہمیں بھی پچھلی بار کیے تھے وہاں سے وہ سوٹ آل اوور
اس کے کب بھی بہت اچھے نکلتے ہیں
ہم نے پہلی بار یہ کیا پچھلی بار ہم نے پچھلے سال کیا تھا ماما نے اور بسمان نے کچھ وہ ریان کاٹن کا آڈر
اں
لیکن وہ اچھے نہیں نکلے ان کو ایک ہی بار دو ہے نا وہ خراب ہو گئے
کوٹن کو وہی ہوتا ہے
پھر ہم نے لی اب میں ہ
لیکن میں جب لاتی ہوں نا میں خود وہی سے مطلب خود کرتی ہوں فیس بک پہ پسند پھر ان کو فون کر ہوں لیکن ایک سوال ہوتا ہے میرا ہر کسی یہ فیبرک والے کے ساتھ کہ آپ کے فون میں فرق تو نہیں ہے کالر تو غلط نہیں دکھا رہا ہے ویریشن آئے گی ٹوٹوٹ کے پاس کلر ویریشن نہیں ہوتی ہے یہ جو کیو سیب ہے نا اس کے پاس اتنی بڑی کلر ویریشن ہے پتا ہے پچھلی دفعہ مجھے ایک سوٹ پسند آگیا پتا نہیں ہاں وہی نا دو ہزار کے کچھ ایسا ہی بول رہا تھا میں نے مجھے وہ بہت اچھا لگا اورینج کلر کا تھا میں نے سوچا چلو میں لاتی ہوں ماما نےکہا ٹھیک ہے لاؤ کوئی بات نہیں میں نے اس کو میسج کی اس نے آ اس نے تب آنسر نہیں دیا میں نے صبح کو اس کو میسج پھر سے کی میں نے بولا آپ نے بلا ہی نہیں آپ کب دو یے لا لاؤ گے یے ایڈریس وغیرہ اس نے بولا ہاں ہاں آپ کی قسمت اچھی ہے یہی پر ہے میں دی میں نے بولا ہاں اگر وہیں پر ہے تو ذرا مجھے ایک پک سینڈ کرو اس نے بولا ٹھیک ہے جب اس نے وہ سینڈ کی نا وہ پیک وہ بارابر جیسے وہ مار گیا ہے پے وہ کاپا یہاں تک وہ اور مر جائے گا میں نے اسے بولا مجھے نہیں چاہیے آپ وہ میری میسج کا ریپ لی بھی نہیں کرتا ہے بولتا اب زیادہ ہی کر دی وہ
ہم نے اس کے پاس پچھلی بار سوٹ لایا نا میری نہ میری دی رانی نے لایا تھا اس کے پاس کیو فیک کے پاس سوٹ لیکن وہ کیا تھا کچھ بھی نہیں اس نے وہ ایک بار لگایا نا اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا وہ عجیب سا اس سے اس کو وہ اور وہ الله کے قسم اگر وہ سوٹ اتنا تھا اچھا اس نے اس کو بارہ سو میں دیا وہ مجھے لگتا ہے جیسے سوٹ آج کل ہے نا لاتے ہیں نا سب لاتے ہیں کپڑے ایک ہی بار لانے ہوتے ہر بار ہر سال لاتے آج لاتے نا وہ اس حساب سے چار سو کا بھی مہنگاہی تھا اس نے بارا سو دیا وہ اور تھوڑا سا بھی اور ہم ادھر ہی گئے تھے اس نے اس کو کچھ بھی نہیں چھوڑا فیر جب اس نے وہ ایک ہی بار دھویا نا وہ اس کا کالر ہی ڈال ہو گیا وہ اگر اپ دیکو کلر ہی فیڈ ہو گیا اس کو
میں نے بھی یہی کہا نا میں نے خود دیکھا نا خدا کی قسم اس کو اتنی ویریشن آتی ہیں کب روم کی میں نے
جی بولتا ہے اتنے یے اس سے نا نخرے کر کے
ہاں یے عزت دار لوگوں کے لیے ہے وہ اس کے لیے ہے یے کا درشناک والوں کے لیے جیسے باقی کچھ نہیں ہے مجھے وہ اتنا برا لگتا ہے
ہم نے پچھلی بار کیے تھے دو تین دن پہلے ٹوٹرو کے پاس وہ آرڈر وہ نا وہ آل ور سوٹ تھے ان کو پیور ڈپاٹا تھا آپ نے میں دیکھا ہوگا
ہم نے وہ لگا ہی ان کو دھو کے بھی کچھ نہیں ہوا
آل اوور والے
ہاں
ہم نے پچھلی بار کی ہے لیکن ہم نے ابھی سے نہیں ایسے ہی ہے ابھی
وہ وہ آج میں نے وہ آج میں نے وہ دھونے کے لیے ماما نے دھویا لیکن میں مشین میں نہیں دویا ماما کو لاگا کے ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے
ہاں سچ میں لیکن وہ اچھے جیسے اس نے دکھایا تھا نا فوٹو میں ویڈیو میں جیسا تھا نا بیس ہی ہے برابر
کون سے کلر کے لائے آپ نے
میں نے لایا تھوڑا وہ تھا اس میں ایک پنک ٹائپ کا
میں نے لایا ا مطلب وہ ہے نہ مہندی گرین نہیں پستہ گرین پستہ گرین ڈارک پستہ گرین ماما نے لایا ہے پرپل ماما کو ابھی لا کر پرپل کلر وہ اس کو لگا کے ہے ابھی ابھی میرے سامنے ہے ماما اس کو لگا کے لیکن نہ سونے سے کچھ ہوتا ہے نہ اٹھنے ببل اٹھے نہ اس کا رنگ نکل گیا میں نے آج میں نے وہ دو پا لاسٹ سنڈے لگایا تھا آج میں نے نکالا کچھ بھی نہیں ہوا اس کو
ہم نے بھی لایا میں نے اس بب اچھا ہے ہم نے بھی بولا ہے اور لگا ہے یہ ابھی ہم نے نہیں سے لیکن جیسے اسے دکھایا تھا نہ ویسے میں نے لگا یا وہی پنک کلر ماما نے لایا مسٹرڈ اور بسمہ نے لایا بلیک کلر کا
ہاں اچھا ٹھیک ہاں ہم نے بھی لائے ہیں دو میں نے بسمہ کو دکھائی لیکن تب میں نے وہ دئے تھے اس کو درضی میں نے اس کو ہاں میں نے اس کو پھر پک دکھائی اس نے بولا یہ اچھے ہیں میں نے اس میں لیسز وغیرہ لائی ہے وہ اتنا اچھا ہوا ہے میں نے اس کو کٹ میں بھی لیس لگائی ہے با زو میں اور آگے بھی پلازو میں کٹ میں بھی لیس اور نیچے بھی اتنا اٹ ہوا ہے اور وہ سلیٹس وغیرہ میں بھی لیس لگائی ہے
اچھا کیا یہ اچھے ہو جاتے ہیں میںم
ہاں لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا اچھا کیا ہے لایا ہے ان کو وہ ہے نہ وہ پیور والا ڈو پٹا سا وہ بھی ہزار میں آپ
ہاں ہزار میں ہی دیا ہم نے بھی پھر میں بولا اس کو کو اگر لگانا ہے تو آ بلا اس نے بولا میں تھوڑا ویٹ کروں گی پھر میں نے اس کو بولا نہیں میں نے ایسے ہی بول مجھے پتہ تھا لیکن میں نے اس کو ایسے ہی بولا کہ اس کو فر نہیں رہیں گے اسے بولا کرا چپ رہیں گے اسے ایک ہی گھنٹہ ہو گیا تھا اس ٹائم پہ اس کو ریل چلا کے پھر کیا اس کو کسوہ نے یہ میسج اس نے بولا اس کو جلدی جلدی بولو کون سا رہا یہ نہیں رہےگا پھر اس نے بولا پھر ہاں ہاں میں کروں گی اسے بولا ابھی مجھے پچاس روپئے دینے ہیں اس کو شپپنگ کے پھر اس کو مجھے الگ سے دینے پڑیں گے میں نے بولا
تین آ گئے نہ ایک ہی شپ پہ پچاس روپے میں اوے تین وہی
تھری تھاؤزینڈ ففٹی تو اس نے لایا وہ گھر پہ ہی اس کو میں نے بولا آپ دیکھو بعد میں کیا کرو گی تو
وہ کچھ نہیں ہوتا ہے اسے وہ ٹھیک رہتے ہے میں نے آج نکالا ماما نے بولا نکلا کہ یہ ببلنگ بھی نہیں ہوئی وہ
پتہ ہے وہ ماما نے لایا میری بہن ماما گئی تھی کل ڈاکٹر کے پاس انہوں نے لایا ہے پارس گ بس سوٹ ایک سیل میں تھا اس کو سیون ہنڈریڈ میں اس کو بلو کلر شلوار ہے تھوڑا آف وائٹ آف وائٹ نہیں تھوڑا کریم ٹائپ ہے پرنٹڈ فرااک ہے اور یہ ڈو پٹہ بھی ہے کوٹن کا اب ہم ہمیں ایک دو سوٹ ہو گئے خراب نہ ایسے سی کے وہ شرنک ہو گئے اب ہم سارے کپڑے ڈالتے ہیں پہلے پانی میں فر کرتے ہیں یہ سلا تے ہیں ہم اب تو ہم ہی سے کرتے ہیں ایسے ہی کوئی بھی سوٹ ہوگا نہ کوئی بھی ونٹر کا ہو سمر کا ہو ہم پہلے ڈالتے ہیں پانی میں میری ماما نے وہ ڈالا پانی میں کل اب میں نے ابھی رکھا نہ وہ سکھانے کے لیے صبح میں دیکھ رہی ہوں اس کو تھوڑی لیس لگا کیسی اس کو سارا لیس کرنے بلو کلر نکلا ہے نکلا ہے وہ گیا ہے فراک پہ لگا ہوا ہے
ہاں
میں نے اٹھیا نا ماما کو اتنا ہو گیا موڈ خراب اس نے بولا اب میں کیا کہوں گی میں سی ہوں گی نہیں اب میں نے اس کو
ہو کہاں آ اچھا کی ہے
واپس ملے گا میں نے اس کو ساری لیس اٹھائی ممانے گ وہ عالامہ ڈالا رن عالامہ میں بعد میں دیکھوں گی اگر اس کو کالر نکلا تو اسے لاؤں گی اگر نہیں نکلا تو ایسے ہی اس کو اوپر سے لگا کے تھا اچھے سے فرنٹ میں سب میں لیس لگا کے تھی اچھی سے لیس
ہوں
اچھی جچرہی تھی وہ لیکن وہ مطلب وہ ہے نہ لوکل لیس
ہاں ہاں پتہ ہے رانی نے بولا آ تھا یہ جب ریانے وغیرہ لاؤ گے تو پہلے دو لینا لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا ہے وہ پہلے ہی پرانا ہو وہ پہلے ہی پرانا ہو جاتا ہے
ایک ریا ان کا کپڑا ہوتا ہے نا وہ وہ پھر بڑا بڑا جیسے ہو جاتا ہے لمبا ہو جاتا ہے میں نے ایک لایا پرسوں پھر وہ میں نے پانی میں بھی ڈالا پھر میں نے وہ لگایا نا ایک سائز دو سائز بڑا ہو گیا ہے ایک ریان ہوتا ہے وہ شرنک ہو جاتا ہے
پتہ نہیں ان کابروں کا سمجھ ہی نہیں آتا انسان لائے تو لائے کیا
میں نے ادھر گھر میں بھی لائے تھے دو الاور کہ سوٹ ایک لائے تھے میں نے نو سو مہاں لیکن ان سے اچھا ٹھوٹھرو کا ہے میں نے دیکھا نا
آپ دیکھو ابھی ٹھٹرو نے بہت اچھی سیسل لگائی ہے چھ سو روپیہ میں وہ کاٹن ہے احمدآبادی کاٹن میری ماما وہ نہیں ٹری پیس ہے وہ بھی میری ماما بول رہی تھی ہمیں آرڈر کرنا تھا ابھی دیکھتے ہیں کیا کریں گے بعد میں لیکن اس کا کوٹن نکلتا اچھا ہے
اچھا ٹھیک ہے میں اور کیا میں پہلے چائے پیوں گی پھر میں آپ سے بات کروں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ